کل ب جی
جی پا جی سری کال
آپ
تو
اور پاجی کیسے ہو
جی بالکل چگا جی چنگا
تو اج ا ایک اجے سر گل کرا گ جس نے ساری دنیا ن پوری طرح کے بدل کے رکھ دتا اج سوشل میڈیا کا کہ یہ سے ل ایک بردان سے پھر ایک چوپیاں ہوئی اب صاح
انا بانی جی با جی جی تو اج اج کی تاریخ و کوئی اجا بند نہیں ہونا جو فیس بک انسٹاگررام یا یوٹیوب نہ ہوئے ا پر کتی نہ کتی ایک سیاانی گل یاد آند ہے کہ تسی کسی چیز پیسے نہیں دے رہے اصل پروڈسٹ نہیں ہو بلکہ تڈا ا سماں تڈا دماغ ہی اس کمپنی کا پروڈکٹ ہے
جی جی یعنی کہ یہ آپ نے بالکل گمبھیر بگل کہی جناب با جی یہ سوشل میڈیا سان دنیا ن جوڑاتا ہے پر کدے کدے ساارے اپنے کرتے لوگ ن سی دوری بجا دا ہے نی ا اج کل کے گل کرتے ہیں کہ ایڈا سی زندی ت کہ چنگا ت ماڑا اثر پے رہا ہے
جی با جی ا پہلا سکے کا چنگا اپاسا وکھتے ہاں اور سوشل میڈیا نے سی زندگی ن بہت سوکھا بھی بڑایا ہے
جی جی بالکل باجی بالکل ٹیلٹ ل کلا امبر پہللا ج کسی بند ب کوئی ہنر ہتا س ت اننوں ٹی وییا بڑے منج تک پہنچنے ل ترسنا پینتا س پر اج توڈے بھی چل د تو ت کے کسی نہ کسی کونے ب بیٹھ کے پوری دنیا ب موصور ہو سکتے ہو
جی جی جی یعنی ا گان د خزانہ ت کمیونٹی ہ جی ہاں بالکل
جی
ا ت صیتا با جی اسی گھر بیٹھے کوئی بھی نئی اسکل جیسے کوڈنگ انگلش ا یا بزنیس مفت ب مفت ب سیکھتے سیکھ سکتے ہے ا اور ن ہی ا ساڑے ورگ سوچ رکھن ا والے لوکاں ن جڑوا بہت آسان ہو گیا ہے
جی جی پاجی جی بالکل آپ نے خوب سڈا بہت اچھی بات کہی ج نی سوشل میڈیا کا ہرا پاسا نی اج کل سی نوجوان پیڑھی اس روشنی ت چمکن کی بجائے فون دی لت ویچ فس دی جا رہی ہے نی اس ماڑے پاسے بے بھی دسیے جنا
جی جی ا تو ویر اج کل لوگ سوشل میڈیا ت اپنی اصلی زندگی نہیں بلکہ صرف ا ہلا ہائی لائٹس شیئر کر کر د ن اور وہ گڈی د و فوٹو گھمانا پھرنا ویک ویکیک کے دوسرا بندہ ڈپریشن و چلا جا ہے کی یار باقی کی سارے خدن کھ نہ بس میری ہی قسمت ماڈی ہے این ہے نکلی تللا سی سانتی ک رہی ہے ریلس اسکرح ل ا انت ہیین جال
جی جی پھائی یہ ویر آپ نے بالکل صحیح کہا انی یہ جو پندرہ تیس سیکنڈ کی ریل نے سوڑتا چسکا ہے نا ان نے ساری ایکاگرتا نے قطر کے رکھ دتا اسی دو منٹ ل فون چک دی پر کدو انگوٹا سکرول کرتے کرتے تو گنڈا لکھ دتا پتا ہی نہیں لگتا دماغ پوری طرح تھکتا آا ہے پر تسلد پھر بھی نہیں ملتی بھائی جان
جی جی جی ا بالکل بھییر بالکل ا سی کسی وہ ہوں اس گل ت ٹکی ہے کہ ساڈی فوٹو ت کتنے لائکس آئے جی لائکس گٹ جان تو موڈ خراب ہو جا ہے ای اپنی سیلف ورت د ریموٹ کنٹرول انجان لوکا کے ہاتھ بی ا دتا ہے سوشل میڈیا ت جال چو نکل ریکارڈ کی ماسٹر کی
جی ویر جی یہ نہیں گغلط سانپ ہے کہ سوشل میڈیا ایک تیز چاقو رگا ہے ایے ن سبزی بھی کڈھی جا سکتی ہے ت ہاتھ بھی وہ سڈے سروتوں ن دسو گی ادا صحی استعمال کی ہو جات ہے دی سا
جی جی جی ا اپ بالکل صحیتا بھییر ابیر اے ل سانو ڈیجیٹل ڈیٹوکس ت کچھ نیم اپناؤ پہنے تھے ا نو فون جوون سوڑ تو ایک گھنٹہ پہل ت ا سویر اٹھن ت ایک گھنٹے بعد تک فون ن ہھ نہ لگاابو اور ڈائٹنگ ڈائٹنگ ٹیبل ت کھانا کھانے ویے فون دور رکھو نوٹیفکیشن بند کرو فالتو ایپس کی نوف بند کر دو اور ج فون بار بار ڈنگ نہیں کرے گا اور ت ہ ت توونڈا من بھی بار بار اہنی ول نہیں بگے گا اور کنزیوومر نہیں کریٹر بڑو سوشل میڈیا ن صرف صر دوسروں کی زندگی دھنے ل استعمال نہ کرو جی چلانا ہی ہے ت انوں کچھ نیا یا کوئی کم ودھان ل استعمال کرو
بالکل بھائی بالکل بالکل بھییرے بالکل انی سیٹا نے جوڑی کہ سی آج کی گل بات کا نچوڑ یہی ہے کہ سوشل میڈیا سڈا نوکر بڑھ کے رہے تو بہت چنگا ہے پر جی اسی اننوں اپنا مالک بنا لیے ت زندگی تباہی والی چلی جائے گی یعنی سوشل میڈیا سے استعمال ضرور کرو پر اپنی اصل زندگی اپنے ماتتا پتا دوستتے د اپنی صحت کی قیمت ت نہیں
جی جی جی بالکل بالکل چنگ باتتا یعنی جیو ا کہہ سکتے ہ ا فون دی اسکرین تو باہر نکل کہ وھ یہ بند فونون دی اسکرین تو باہر نکل کے دیکھے بندے قدرت د رنگ سوشل میڈیا کے فلٹرس تو کت سوڑے نہ
واہ واہ ویرے واہ کی گل فرمائی ت نے یہ تو بہت ہی پیاری بات فرمائی یعنی ت انت چ یہی کہوں گا کہ آن لائن دنیا و رابط ضرور رکھو پر آف لائن دنیا ب اپنا ن بھی واسطتا رکو پائی
جی جی بالکل بالکل آپ نے بالکل سحی گل فرمائی ہے اور ا یہی کہوں گا کہ سڈ خوشی ہ اس گل ت ٹکی ہے کہ سی ا فوٹو ت کتری لائکس آ جی لائس گٹ جا تو مڈ خراب ہو جاتا ا س اپنی سیلف ا وورتد ریموٹ کنٹرول انیا لوا کا ہاتھ نہ دوا اس سوشل میڈیا د جال چ نکل ماسٹر کی جی
بالکل ویرے بالکل یہ تو نے بہت اچھی باتیں فرمائی یعنی غلط صاف ہے کہ سوشل میڈیا ایک ت ایک چاگو رگا ہے ایے ن سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے ت ہھ بھی ہ سڈے ا دوستانو دسوں گ ادا استعمال کیتا جائے یعنی اسے لی ڈیجیٹل ڈیٹکس کچھ نیم ہوتے ہیں جیسے نو فون جون سونے تو ایک گھنٹہ پہلے ت سویر اٹھنے کے ایک گھنٹہ بعد تک فون ہاتھ نہ لاؤ ڈائننگ ٹیبل ت کھانا بولے فون دور رکھو نی فالتو ایپس نوٹیفش بند کر دو ج فون بار بار ڈنگ نہیں کرے گا تو تا من بھی بار بار اد ہی بل نہیں بگے گا
جی اور ا ایک یہی ہے کہ کنزیوومر دی کریٹ بڑو سوشل میڈیا ن صرف دوسروں کی زندگی دیکھنے ل استعمال نہ کرو جی چلانا ہی ہے ت اسنوں کچھ نیا سیکھن یا اپنا کم واؤ استعمال کرو
جی ویرے جی بالکل بالکل یہ خوب فرمایا نی اج کل سی نوجوان پیڑھی سروسنی سے چمکن کی بجائے اور کی لت و پستی ج رہی ہے نہیں اس ماڑے پاسے بارے بھی دسیے پیرے
جی جی ا یہی ہے کہ ا سی ا سااریی آج کل آج د گل بات کا نچوڑ یہی ہے کہ سوشل میڈیا سارا نوک بڑھ کے رہے ت بحد چنگا ہے پر ج اسی اسن اپنا مالک بنا لییا ت زندگ تباہی وال گل ب جو گی
ہیلو جی ویرے جی جی بالکل بالکل بالکل ینی سی خشی ا اس گل ت ٹکی ہے کہ سی فوٹو تو کدے لائک آئے ج کے لائک گٹ جابن تو موڈ خراب ہو جا ہے نہیں ا اپنی سیلف رتتا ریموٹ کنٹرول اناں لگوں کے ہاتھ نہیں رکھ سکتے بھائی
جی جی جی تو ا آپ کے ساتھ ا گل کر کر ب ا بہت اچھا لگیا اور تو جی سستری کال با جی
جی س سری ا سال ست سرری اکال
جی رب راگا سارے ن
سیت ہے ال